ہلو ہلو وعلیکم السلام و وعلیکم السلام
ہاں آپ کا کھانا ہو گیا
جی بالکل کھانا وانا ہوگ اب تو ٹہر رہے ہیں شام کو شام کی ٹائم ہے بادل ہو رہے ہیں سٹا کٹ رہے ہیں بغیچے میں
یہ آپ کی انسانیت ہے جو آپ نے میرا کال رسیو کیا اس سے پہلے میں نے آپ کو کال کی تھی آواز نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں اس میں کیا ایشو آ رہا ہے
پت نہیں یہی تو چکر ہے ایشو بہت بڑا آ رہا ہے جس کال اٹھانے میں پرابلم ہو رہی ہے
ہاں جی
ہ ہاں
جی اللہ تعالی نے انسان کو انسانیت اتنی دی ہے کہ آج کل انسان ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہا ہے لیکن کچھ انسان ایسے ہو ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے میں پڑے ہوئے ہیں جو اپنے کرئر کو فوکس نہیں کر رہے لیکن دوسروں کو حوصلے کو بلند دیکھ کر ان کو جلاپن ہو رہا ہے ج
ہاں ہر انسان کے ساتھ عزت محبت شفقت اور انصاف کا برتاؤ کرنا چاہے
انسان انسان سے مل کر بات کرے گا یا انسان انسان کو چاہے گا تبھی ایک دوسرے کے سہایتا سے آگے بڑھ پا آگے بڑھنا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں رکھا ہے چار دن کی چاندنی پئی بنددھیری رات آدمی اکیلا آیا تھا اکیلا ہی جائے گا
بالکل ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھے ضرورت مندوں کہ مدد کرے اور ہر حال میں اچھے اخلاقہ مظاہرہ کرے
جی جی بالکل میرا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان کی انسانیت یہی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ یدی ایک دوسرے کی ویکتی کی مدد ضرورت مندوں غریب ویکتیوں کی سہایتا کرتا ہے تو مشاء اللہ اللہ آ سے کچھ نہ کچھ پردان ضرور کرے گا اس کی سہاتا کرے گا اس کے کرئر میں آنے والی پستوں کی اللہ نکالنے میں اس کی پوری کوشش کرے گا ماشاء اللہ میرا یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے
چ پورا منو خوش اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت و احترام اور انصاف سے پیش آ اس
انسانیت ایک ایسی چیز ہے جو کہ کہ ایک دوسرے ایک دوسرے کا پرریوگ کرنے سے ایک دوسرے کو آگ بڑھایاات ت لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے گناا بھی کرتے ہیں لیکن گنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دی ویکتی گرنا کرنے میں لگا رہا تو انسانیت کی نام یا پرتھوی ویسے انسانیت نام کی چیز ہی مٹ جائے گی اس لیے ایسا نہیں ہے کہ سبھی انسان گنا کرنے والے کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہے جو ایک ایک دوسرے ویکتی کی سہاتا بھی کرتے ہیں اسے کام کام میں ہاتھ بھی بٹ ٹانا چاہتے ہیں اور بہت سارے پرتی لو ہوتے ہیں سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ہڈٹل اسی میں اسی طرح انسان ایک گ
بالکل بالکل بالکل اوکے ب بالکل آپ کی بات صحیح ہے آج دنیا جنگوں غربت قدرتی آفت بیماری اور نفرت جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ایسے حالت ایسے حالات میں انسانیت کی اہمیت پہلے سے کہئی زیادہ بڑھ گئی ہے
جی جی انسانیت کی اہمیت دکھوں میں بھی پہچانی جاتی ہے دی آپ ایک دوسرے کے یار دوست جیسے ریلیشن میں ہو تو ماشاء اللہ دوسرے کے دی ویکتی پ دکھ اسے رشتے رشتے دار یا کوئی دوست متر کوئی بھی ہو یہ اس کی سہایتا کرے گا اسی میں اس کی پہچان ہوتی ہے
بالکل ایک دوسرے کے حقوق کا اا کرنا چاہے ہر قسم کہ ظالم تعصب اور نفرت ست دور چاہیے پھر یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں ہاں ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ سچ بولے انصاف کرے بڑوں کا احترام کرے چھوٹو سے محبت کرے ضرورت مندم
انسان اپ اپ انسانیت کبھی نہ بھولے وہی انسان کے روپ میں بھگوان ماںس اللہ نے سبھی کو ایک جیسا بنایا ہے اور اللہ کی یہاں سبھی کا سبھی کو اوپر سے اللہ سبھی کو دیکھ رہا ہے جو جیسا کرتا ہے وہ ایسا بھرتا ہے اس لیے میرا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان کو اپنی انسانیت نہیں چھوڑنی چاہیے وہ اپنے راستے پر یہی چل ماشاء اللہ سبھی کا اللہ بھی سبھی کا خیال یہ ایک جیسا ہی رکھتا ہے
انسانیت انسان کا سب اپنی زندگی بے محبت رحم انصاف دیانت داری اور خدمت خل کو اپنا شعار بنا لے تو دنیا امن خوشحالی اور بھائی چارے کا گہورا بن سکتی ہے ہمیں ہمیشہ انسانیت کو اپنی زندگی کا مق بنانا چاہیں ہاں جی بولیے
جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل کے بچے ہیں جو یوک ہیں جو یواوستا کے ہماری نئی پیڑھی ہے تو انہوں نے سوشل میڈیا موبائل فون جیسے لیپ ٹاپ ٹیلی ویژن ان ساری چیزوں میں پلیٹ فارم جیسے انسٹاگرام ٹیلی گگرام اور ٹ ٹوگ وغیرہ پریفر ان ساری چیزوں کی لتوں کے کارن ان کے بوشیہ کو کطرے کیور جا رہا ہے تو ان ساری سمسیاں کو نوادن کرنے کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے بھ جان
میرا کہنا یہ ہے کہ ہم کو سوشل میڈیا پر ایسے پوسٹ شیئر کرنی چاہیں جسے منت لوگوں کو فائدہ ہو جائے جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ مطلب یہ اسکریننگ زیادہ یوز کرتے ہیں آج کل
جی جی اور آج کل کی وہاں کیا آج کل کے واقع ایک ہی مقصد ہے آن اسکرین زیادہ رہتی ہے جس سے گھر والوں کے سے پڑھائی کے بہانے موبائل وغیرہ یا لیپٹاپ وغیرہ مانگ لیتے ان کا س اپیوگ نہ کر کے ان کا درپیوگ کرتے ہیں جس سے ان کے بوشیہ میں آنے والی سمسیاؤں کا سمادھان کرنا پڑے گا اور ان کا کریئر خطرے میں ہے میرا تو یہی کہنا ہے کہ امی ابو جان کو پرریوار کے انیہ سدسیوں کو ان پر نگرانی رکھنی چاہیے جس سے ان پر کڑی کڑی کاروائی کریں جس سے اپنے بچوں کے بشیہ کو پتری میں نہ ڈالیں
ہاں آپ کیا کہ ہمیں کھیل کود سے اسپٹس میں بلا جانا چاہیے
جی جناب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی
اس وقت نیٹورک ایشو ہے نا یہاں پر فین چل رہا ہے فین بھی چل رہا ہے بہت گرمی ہے
جی گرمی تو بہت ہے ہمارے یہاں کم سے کم منیمم بیالیس ڈگری تاپمان ہے یہی گرمی کے بڑے پریشان ہیں بارش بھی ہو رہی اسی لیے گرمی سے لوگوں کا ماحول بےحال ہے میری تو یہی ماننا ہے کہ اللہ سے کی برسات جلدی سے جلدی ہو اس لیے گرمی کے شان تو جیسے انسان بیماریوں سے بچے ورنہ بیماریاں خطرے میں ڈال رہی ہیں
ہاں نہیں تو
جی جی
ٹھیک ٹھیک پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ آپ کیا لے کہ اور اس کو گرم ہی ہو رہی ہے
یہ جناب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی
میں کہہ رہا ہوں کہ پانی کا استعمال صحی طریقے سے کرنا چاہے
جی جی جی بالکل میرا بھی یہی ماننا ہے کہ آج کل جو پریاورن ہے نا جی لوگوں کو پال تھین پریاورن پلوشن کر رہے ہیں اس کی وجہ ہم سبھی آپ ہی لوگی ہیں جناب کیونکہ ہماری وجہ سے پریاورن اور پالوشن دکھ ہو رہا ہے ندیاں تالاب ان ساری چیزوں پر ہماری وجہ سے گندگی کیچڑ وایو پردوشن ان ساری چیزوں کے ذمہ دارمی ہیں
ہم نے بھیی نالے صاف نہیں رکھتے ہیں نا انکروچ کر رہے ہیں لوگ کنسٹرکشن زیادہ بند کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہاں جی
ان ساری چیز چیزوں کے ذمہ دار ہم ہی ٹہرائیں گے جناب کیوں کہ ہماری وجہ سے ندی تالاب نالیاں گندی رہ رہی ہیں اسی کا کارن ہم یہ ہوں گے کیونکہ ہم ہی ان کو صاف کرنے میں اگر زیادہ سمادھان نہیں کیا تو اور زیادہ گندی ہو جائے گی بیماریوں بڑتا کے لوگوں کو بہت پریشان کرے گا جناب ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس پر بڑی نگرانی کرنی ہوگئی
بات تو کہنا صحی ہے
ہاں جی جناب میرا بھی لوگوں سے یہی اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ لوگوں کو اس کے پرتی جاگروک ہونے میں ادھیک دیھکے چرچا کریں لوگ آپس میں ان باتوں پر چرچا کریں پردوشن نہ پھیلائیں اسکول کالج جیسے یونیورسٹی ان ساری جگہوں پر بھی ان چیزوں کے بارے میں پڑھایا جائے کیونکہ ان سے بچوں میں گیان بڑھے گا اس کے پرتی جاگروک ہوں گے جاگروک ہوں گے تو ان چیزوں کو کم سامنا کرنا پڑے گا اور ایسی گندی کم پھیلے گی تو بیماریاں کم ہوگا
جی
اگر انسان نے انسانیت نہیں رکھ وہ مطلب ماحول کو بھی گندہ کرتا ہے جنگل کاٹتا ہے پانی کو آلودہ کرتا ہے
جی جناب
اصل انسانیت ہونی چاہے نیک نیک ہونی چاہیے انسان نے
انسان کی نیکی نیک ہونی چاہیے کیونکہ انسان انسان پر بھروسہ کر کے ان ساری کاموں کو کرتا ہے يدی اس کے ساتھ دور ویوہار ہوتا ہے تو وہ انسانیت نہیں رہتی انسانیت اسی میں ختم خم ہو جاتی ہے انسانیت وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ لٹایا جائے ہر کاموں میں سہیوگ کیا جائے اس کے دکھ سبھی کاموں میں سہیوگ کر کے ماشاء اللہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے
ہوں قرآن مجید میں بار بار عدال احسان رحم و معافی اور
م رحم رحم سان
ہاں رسول اللہ صلی ال عیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت غریبوں کی مدد یتیموں کی کفالت بیماروں کی عیادت اور مظلوموں کی حمایت میں گزاری ہے آپ ص اللہ وسلم نے ہمیشہ محبت کرنا چاہے
جی جی انسانیت کو انسان کے بارے میں سمسیا سلاو کر کے ایک دوسرے کو اچھے انسان اگر انسانی دنواتا ہے تو اس لوگوں کو اس انسان کو فالو کرنا چاہیے اسے آدرش وانی بنا کر ماشاء اللہ اس کے پرتی جاگروک رہنا چاہیے کیونکہ انسان انسان کو بڑھاتا ہے انسان انسان کو بٹھاتا ہے جناب میرا تو یہی سبھی لوگوں سے کہنا ہے کہ انسانیت پر بھروسہ رکھیے انسان نہیں تو کچھ نہیں انسان ہے تو جہان ہے جہاں ماشاء اللہ
کے ساتھ مجھے بات کرنے میں بہت مطلب اچھا لگا ہے کہ آپ نے اچھی اچھی بات میرے سے شیئر کیے میں چاہتا ہوں کہ میں میں ایسے
کہ لک اچھے لوگوں سے ملیے جناب اچھے لوگوں کے ساتھ کیہ کریے اچھا ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کے پرریوار کا جاڑ ہونا
بالکل بالکل اللہ حافظ
ا
م سے بولتا سچھا